ہلو ہلو بول رہے ہیں بھائی گھومنے گھومنے چلنا ہے کل
ہاں گھومنے تو چلنا ہے چلنا ہے چلا جائے گا کہیں دبئی میں یہی سب چلا جائے گا ہاں کھانا وانا کھا کر ٹہل رہے ہیں کیا کرے جند کی جھنڈ ہو گیا ہے نا
مت پوچھو یار فیملی ٹینشن بھی تو ہے ہم لوگوں کے پاس
ٹینشن بڑھ رہا ہے نا ہم لوگ کا
ہاں بہت زیادہ فیملی ٹینسن ہے
ہوں
یہ ساؤنڈ کہاں سے آ رہا ہے بھائی
سؤنڈ ارے اھی ہو نا پارٹی اڑایا پس میں
اوہ پارٹی ہو رہا ہے
ہوں
اچھا دبئی دبئی میں کون سا فیمس چیز ہے
ا بہت بج خلیفہ ہے یہ سب بہت کچھ ہے
اور اور کیا کیا ہے
اور میں تو بہت کچھ ہے جیسے پیٹرول کا اتھی اتھی ہے خھدان ودان ہے بہت ہییز ہے ا
ہاں سوچ رہے بیجا بنانے کے لیے وہیں پہ چلیں گے
ہاں تو بجا بنوا ہو چلو اچھا رہے گا نا
ورک کیسا چل رہا ہے
ابھی تو ٹھیک ٹھاک نہیں چل رہا ہے
اچھا سے کام چل رہ پرانا
ہاں اچھا سے کام چل رہ ہےا کا کی ہ جائے جچ ج س پورا چل رہا ہے
اور
پ لگرے یہاں نچل ہی نہ لگا دیجے کہ ہم سے ہو جائےل لی باب
چل رہا ہے کام چل رہا ہے نا
ہوں کام چل رہا جبلی آواز آئے گا تب پھر دقت ہو جائے گا
ہاں ہاں او اں بک گاڑی ہےنا کی
ہوں
گلی چ رہا آ تھا نا تھوڑا ادل
ڈبل آواز ہوئی
کٹوں مات کری ہے
رک ل ب گ
ہاں سپ ہی م جائے گا ب چے گا اگر گاڑی بھیتر باہ ہم گاڑی دراا اچھب تے آ کون س لگوانی ہوتی
ہاں ہاں سی بات تو وہائی سب کام بہت بییکار نہیں ہو کرلے
یہ بات ہے ا گاڑی درا پایا ت اب کا کیا جائے گھر میں لگا دیا جائے
ہاں سی بات ہے آج کے زمانہ میں گاڑی بہت امپورٹنٹ ٹینٹ ہو گیا سمجھا بھائی
ہاں بھائی اچھا چوڑی ووڑی ہو جائے گا اسی لیے نا لوگ آج کل آدمی میں وشواس ہی نہیں ہے
کوئی چڑائیے اڑائیے لیا کہ ہا کہاں نہیں کون جانتا ہے
زیادہ تر چوری کا ڈر رہ آتا ہے
صحیح بات ہے ٹینشن بہت زیادہ ن جیون میں بہت کچھ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں کیا کیا جائے نہ کیا جائے سب تو جھیلنا پڑ
ہاں یہ بھائی نہیں کیا جائے گا تو کچھ کیسے ہوگا بہت تکلیف نہ ہے جیان میں بہت زیادہ نہیں تو ایسے کام کیسے چلے گا ٹھیک ہے سمجھے دنڈائی بہت بیکار چیز ہے سب سے جیون جنے چلے گا
ہاں بھائی گنڈائی کہاں کر رہا ہے کوئی صحی بات ہے
ری ہ بنگالی کی خھریی بنگالے کے گھری
نمستے ب میرا نام مسٹر انڈیا ہے میں آپ کی آواز کو بھی نہیں کر رہا
ارے مت پوچھو یار آج کے ٹائم پہ پیسہ بہت ضروری ہے جیون کے لیے سمجھا
ہوں ہ پسا ایسا چیز ہے کہ لوگ اسی پہ بیچارنے لگتا ہے
ہاں ہوں ہ صحی بات ہے
بول رہے ہیں کہ کہیں اگر گھومنے جانا ہوگا تو بول دینا ٹکٹ وکٹ کٹا کے اپ لگ ریڈی رہے ہاں ریڈی وڈی رہا جائے گا ریڈی ر ہے گا نا ہاں گھر گرجین لوگ جان جائے گا تو صحیح رہے گا نا
ہاں ہاں
یہ سب بات ہے یہ آپ کو سب طرف پھیلا دینا ہے
ہاں اس ایپ کو بہت پروموٹ کرنا ہےپ پہلے دیکا تو جائے یہ کال بو کا س روپئے جو ہے وہ بنتا ہے یا نہیں
بن جائے گا نا اس سے بہت بندے لگ کمائے ہوئے ن نہیں
ہاں تم شاید اس پہ ورک کیا ہوا میرا تو فرسٹ ٹائم ہے نا
ہاں تمہارا فرسٹ ٹائم ہے میرا یہ دوسرا ٹائم ہو گیا ہاں ابھی تو میرا نہیں دیا ہے پیسہ اب کہیں دے گا
گ
فراڈگ والا بھگوان جان پسہ نہیں آیا تو ہم کیا کر بول سکتے ہیں
ہم کو بھی لگتا ہے فراڈ نہیں کرے کہیں اتنا محنت ورک کر رہا ہے اس کے ساتھ کہ لے اگر چلا گیا تو پھر میرے کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے نا اتنا ٹائم ویسٹ کی اس کے لیے دوسرا کوئی ڈانس چوز کرتا تو زیادہ پیسے آ جاتے ہیں
ہوں ہ
صحیح ہے اور ٹائم یہ صحیح ہے آن لائن وگتا ہے
ہاں ہاں ورک ٹائم تو صحیح ہے دیکھا جائے گا آپ کیسے کیا کیا جاتا ہے
ہوں
جیسے بھی تو جیون جھنڈی ہے
ہاں دیکھو نا اب کہیں سے نہ کہیں سے من آنا چاہیے نا
ہوں جی ایف آئی تو وہ کال ہی نہیں کر رہی ہے یہ فال کرتی ہوں جی ایف کال کرتی تو ٹینشن ہی نہیں رہتا بھائی
ٹینشن نہیں رہتا یہ ایپ اس کو بھی دیتے نا نا اسی ایپ سے بات
ہاں ہسٹری بھی نہیں رہے گا اور اچھا بھی رہے گا میرے پروفٹ کا پروفٹ بھی ہو جائے گا
ائی لائف ہے اب دیکھا جائے گا کیسے کیا کیا جاتا ہے کیا نہیں کیا جاتا ہے
ہ ہ بات صحیح ہے
ا ابھی سے کام اسٹارٹ نہیں کیا جائے گا کوئی کام نہیں کیا جائے گا تو بنا پیسے کے پواکٹ منی کے ان کا خرچہ بھی تو نہیں چلے گا نا
ہاں ہاں
ایسے بھی لائف ہ گ خبر ایسے بھی لائف برباد ہی لگ رہا ہے ہم لوگوں کا
ل برباد ہے لے بھائی اب نہ کمانا ہے خالی کھانا ہے بیٹھ کے تلائی برباد نہیں ہوگا کتنا دن میں کھائیے گ ہ کھانا ہوناا کھا گا تو کھانا وانا کھا گئے تو ہم ٹ ہل رہے ہیں بھائی
چلو گڈ نائٹ بھائی اب سونے چلتے ہیں بہت دیر ہو گیا
ہاں ہاں ٹھیک ہے
ٹھیک ہے برادر بائے